ہیلو و السلام علیکم
آ السلام علیکم کیسے آپ
بس جی بڑھیا آپ بتائیے سب خیریت ہے
ہاں جی ہاں جی سب خیریت اور گھر میں کیسے ہیں سب
بس بس سب اللہ کی مہربانی ہے سب بڑھیا ہے سب خیریت ہیں
ہاں جی ہاں جی اور کچھ نہیں بس ابھی کھانا بنانا تھا موبائل دیکھ
اچھا بس دیکھ لو آج کے دور میں تو ٹی وی اور موبائل تو ہماری زندگی کی ہے نا ایک اہم حصہ بن چکا ہے
ہاں بنا موبائل اور فون کے بنا ہماری زندگی ہی نہیں ہے
ہاں یے تو ہے ہی پر یے بھی ہے دیکھ کو ہم اگر نہیں ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی خبر وغیرہ نئی معلومات ہے نا تعلیم حاضل ہوتی ہے
ہاں آآ وہی نا میں تو زیادہ معلومات ہی دیکھتی ہوں کہ پتہ چل جائے کیا چل رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے کیا ضروری ہے
جی جی صحیح فرما رہے ہو یہی ہوتا ہے مین تو یہی کام ہوتا ہے کہ چلو کچھ مطلب آج کا دن ہے جو کوئی خبر مطلب کچھ پتا لگ جاتا ہے فون دیکھ کر یا ٹی وی دیکھ کر
ہاں ہاں اور
بس بڑھیا میں بھی بیٹھی تھی موبائل ہی دیکھ رہی تھی کچھ دیکھ رہی تھی آن لائن تو میں نے کہ چلو دیکھتے ہیں
بالکل بالکل آج کل آن لائن آج کل آن لائن شاپنگ کا زمانہ ہے گھر بیٹھے شاپنگ کرو موبائل سے
ہاں وہ تو ہے ہی موبائل سے ہی دیکھو اپنے یہجی جو ہر ہر ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں جب کسی سے من کرے ہم ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں
جی جی
ہوں
اور بتائیے
بس بیٹھے تھے اور آپ فارغ تھے اس ٹائم
کیسا ہے
آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس ٹائم
ہاں جی
میں کہہ رہی ہوں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس ٹائم بات کرنے کے لیے
نہ نہ مجھے کیا مسئلہ ہے ابھی بیٹھے ہیں ہم ابھی دیر سے بنائیں گے کھانا رات کو ٹی وی دیکھتے ہیں پھر لیٹ ہی کھاتے ہیں کھانا تو ابھی گرمی ہے اتنی جلدی کیا کرنا ہے بنا کے
جی جی بالکل بس وہ موبائل کے ذریعے ہو تا ہے اوکے اوکے موبائل کے ذریعے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جیسے کتابیں پڑھتے ہیں نا اپنے سبق کی تیاری کرتے ہیں
بلکل بلکل
یہی ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے
جی جی
بس بڑھیا
اور کہاں ہو جموں ہو گھر
کیا کہہ رہے ہو
میں نے پوچھا کہاں ہوں
میں تو گھر ہی ہوں اپنے
ہوں آج موسم بھی خوش مزاج تھا بڑا
ہاں آج پر یہ ہے اندر گھر کے اندر تو دیکھو ہمس سی ہوئی پڑی ہے گھر اندر تو گرمی لگتی ہے باہر جاتے ہیں تو باہر ایک خوش مزازی محسوس ہوتا ہے ذہن میں کہ ہاں آج اچھے اچھا موسم چل رہا ہے کچھ ہ
اور بتائیے
آپ کے ادھر بھی ہو رہی ہے بارش
ہاں بارشیں تو ہو رہی ہیں لیکن موسم میں کوئی بد بدلاو نہیں ہے گرمی اتنی ہی ہے
ہاں گرمی تو ہے ہی ہے
کوئی بھائی نہیں ہے نا مطلب کوئی ہے ہی نہیں ہے کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ موسم اچھا ہو کوئی ہے نہیں مطلب اس باری جو ہے کوئی تجربہ ہی نہیں ہے ہمیں کی کیا ہے کیا ہوگا کیسا وقت چل رہا ہے
ہاں وہ تو ہے صحیح فرما رہی ہو آپ
وہی ہے نا
بس یہی دیکھو اللہ تعالی کی یہی بہت بڑی احمت ہے ایک حصہ ہے یہ بھی ایک موسم ہماری زندگی کے صحت اس کے لیے بدلنا بھی چاہیے اور نہیں بھی بدلنا چاہیے گرمی پڑھنی بھی چاہیے
اللہ بھی کیا کرے لوگوں نے پاپ کتنا کر دیا ہے
جی جی بلکل دیکھیے نا ہر موسم کی اپنی الگ الگ خوبصورتی ہے اور خوبصورتی اور اہمیت ہوتی ہے ہے نا سردی میں اپنا اپنا وہ ہوتا ہے اور گرمی میں اپنا ہو ہو تا ہے ہر موسم کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے
کبھی نہیں ہل سکتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہو
ہاں اور بتائیے چلو میں نے سوچا آپ سے کچھ گوفت تگو ہی کر لیں بڑی دیر ہوگئی آپ کو موبائل کی ہوئے
جی جی میں بھی بس فارغ ہی بیٹھی تھی اچھا کیا آپ نے فون کیا چلو تھوڑی گفتگو ہو جاتی ہے
ہاں جی ہاں جی کیا بنایا کھانے میں آپ نے
دیکھو ابھی تو ہم نے کچھ نہیں بنایا ابھی میرے شوہر آتے ہوں گے آفس سے وہی بتائیں گے کی کیا کھانا ہے
ہاں ہاں ایک تو شوہروں کا ڈرامہ
بالکل بالکل بچے بولتے ہی امی میں نے یے نہیں کھانا امی میں نے وہ نہیں کھا امی جان میں نے یے نہیں کھانا اور شوہر کیا الگ میں نے یے نہیں کھانا میں نے وہ مجھے وہ چاہیے
آج تو آج تو میرے شوہر مجھے بول رہے تھے کی پنیر بناؤ پنیر بناؤ میں نے کہا گرمی بڑی ہے ایک کام کرو آج آپ ہمیں باہر ہی لے چلو گھومانے
ہاں اچھا اچھا
جی جی دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے
چل اس موسم میں ہوتا ہے کی چلو اس موسم میں ہوتا ہے کی ہمیں نا ہا وہ بھی پیڑ پودے بھی لگانے چاہیے
بالکل بالکل وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے
ہے نا کی ہمیں تھوڑی آکسیجن مل جاتی ہے
میں تو گزارش کرتی رہتی ہوں لوگوں سے کی تم لوگ لگاؤ پیڑ یے ہمارے لیے ہی بہترین ہوگا
جی جی لوگ سنتے کہاں ہیں ان سے تو کوئی مشورہ بھی لو نا تو بھی بولنے لگ جاتے ہیں کی نہیں آپ کو کیا مسلہ ہے
آ بولتے ہیں آپ کو زیادہ خیال ہے
ہاں جی جی بالکل
ان لوگوں کو اپنا وقت سنبھالنا ہی نہیں ہے
جی
یے نہیں سوچتے ہیں کی کچھ ممکن ہی کر لے ہم
ہاں وہی تو ہے
بس میں تو یے ہوتا ہے کی ماحول کی نا ایک وہ کرنی چاہیے موسم کی
بالکل بالکل ہ ہی نہیں ہے اس باری تو جموں میں اتنی گرمی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائی جان مجھے فون کر رہے تھے آنے کے لیے تو میں نے ان کو پوچھا کیا موسم وہ کہتے تو مت ہی پوچھ بہن بڑی
ہاں وہ تو ہے ہی گرمی تو ہے ہی صحی فرما رے ہو کہیں من ہی نہیں کیا اس بار دیک تو میں بھی اپنے والد کے نہیں گئی
ہاں
گرمی بہت ہے میرے بھی ملب بھابھی جان بھائی جان سب بول رہے تھے مجھے کی آ جاؤ آ جاؤ تو میں نے بولا کی نہیں بھائی وہی بہت گرمی ہے میں نہیں آ رہی اتنی گرمی میں ہوتا ہے کی سب اپنے گھر ہی بیٹھے
اور آج کل بڑا ہر ناممکن ہو گیا ہے دراصل بات ہی یی ہے کی کی لوگوں نے گر بیٹھے ہی سب کچھ ممکن کر دیا ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کی باہر جائیں کچھ کریں کوشش کریں ہے ہی نہیں
جی جی بالکل
اور بتائیے آپ
بس بیٹھے تھے سوچ ری تھی بس آج میرا بیٹا سویا نہیں ہے دوپہر کو تو میں اس سے سوچ رہی تھی کہ کھانا کھانا کھلا کے فٹافٹ سلادو اسے پھر صبح اٹھتا نہیں ہے وہ اسکول جانے کے لیے
بالکل بالکل اسکول بھی کھل گئے ہیں چھٹیاں پرڑدہ گرمی کی اتنی ہے اب
بہت زیادہ
اور بتے آپ کیسے مزہ رہ میں کے میں ابھی تو میں سوچ رہی تھی بریانی بنا دوں اور یہ جناب بول رہے تھے مجھے پنیر کھانا ہے صحیح بات ہاں تو میں نے کہا چلیے آپ لے آئیے پنیر تب تک میں بریانی بنا دیتی ہوں
ہاں وہ تو ہے ہی
شربت بنایا ابھی وہ بچوں کو بھی دیا خود بھی پیا
ہمم آج کل تو ویسے دیکھو یوٹیوب پر بھی دیکھ کر سب مطلب بنا لیتے ہیں
جی
اور صحیح بھی بنتا ہے مطلب کھانا جو بھی دیکھ کے بناؤ نا بڑا لذیذ بھی بنتا
بالکل بالکل گرمی سے ہال بھی بےحال ہے اور روٹی بھی کیا کھانی ہے جہاں تین ٹائم کھانی ہے وہاں دو ٹائم من کرتا ہے کھانے کا
جی لکوڈ من کرتا ہے لکوڈ بس پیتے رہے ہیں ہم پانی ہو گیا یا کچھ
بالکل بالکل
پانی ہو گیا شیک ہو گیا لکوڈ مطلب کچھ بھی لکوڈ کھانا تو میرے تو بنانے
ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح بول رہی ہیں آپ
اور بتائیے اچھا بریانی کیسے بنا لیتے ہیں
حضور میں تو اچھی بناتی ہوں فی الحال اللہ کی رحمیت ہے ہاں جی ہاں جی
چلو میں نا جب بھی بنانا ہی ہوگی نا مجھے تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کیسے بناتے ہو ہاں جی ہاں جی
مجھے فون کریے میں آپ کو بتاؤں گی
جی آپ مجھے انتلا جرور کریے گا
جی جی
چلو ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے خدا حافظ جی جی جی سب بڑھیا
اور
ٹھیک ہے خدا حافظ
اوکے خدا حافظ
خدا حافظ جی جی